ہلو ہلو وعلیکم السلام السلام علیکم کیا حال بھ یاب ٹیک ہے
بڑھیا بھائی جناب ٹھیک ہو
جی جی بھائی میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس بھیا آپ کے گھر پہ میں باب بھی امی ٹھیک ہیں
جی جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور بتاؤ جی بس بائی بیٹھا ہوا تھا
ٹھیک وییدر کس مسم کس ہےر سے
موسم تو ابھی جو ہے بادل چھائے ہوئے ہیں تو بارش ہو رہی تھی رات کو تو کل بھی بارش ہو رہی تھی وہ بیچ میں بادل چائے ہوئے
ٹھیک میں سوچا تھا آج ہم ن مسم کے بارے میں بات کرے
جی جی جی کر سکتے بہت ہی اچھا خیال ہے آپ کا
دنیا کے ہر انسان موسم سے متاثر ہوتا ہے ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج موسم کیسا ہے اگر دھوپ ہو تو اس کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں اگر بارش ہوت تو چھتری لے کر نکلتے ہیں اور اگر سردی ہو تو گرم کا پر پہنتے ہیں اس طرح موسم ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے
جی جی
وجن اس کے ذریعے اللہ تعالی نے زمین پر زندگی کو ممکن بنایا ہے اگر ہمیشہ ایک ہی موسم رہتا تو اگر ہمیشہ اکی موسم ریحتہ تو نہ کھیتی ہوتی نہ پھول کھلتے اور نہ ہی زندگی میں رنگ ہوتے موسم کی تبدیلی قدرت کا ایک خوبصورت نظام ہے نا باجن
جی سے فرمایا تو موسم جو ہے نا وہ موسم قدرتی کی سب سے خوبصورت نعامتوں میں سے ایک ہے اور موسم کی تبدیلی جو ہے زندگی کا فطری حصہ ہے تو عام طور کیا کہ سال میں جو ہے نا چار بنیادی موسم ہوتا بہر گرمی ک زس سردی تو ہر موسم کی جو ہے اپنی الگ خوبصورتی اور اہمیت ہوتی ہے تو باہر کے موسم میں جو ہے
باہر کے موسم میں کیا ہے کہ وہ پھول کھلتے ہیں اور درخت ہرے بھرے ہو جاتے تو گرمی کے موسم میں جو ہے درجۂ حرارت بڑھ جاتی ہے اور دن لمبے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے کتنی گرمی ہو رہی تھی تو اب کل سے جو ہے بارش ہو کل سےلسلہ ہو رہا ہے تو تھوڑی سی گرمی میں جو ہے وہ ابھی فرق دکھنے کو مل رہی ہے تو گرمی کے موسم میں جو ہے نا درجے حرارت بڑھ جاتے ہیں اور دن جو ہے وہ لمبے ہو جاتے ہیں
ا
خزاں میں کیا ہے کہ درختوں کے پتے جو ہے زرد ہو کر گرتے ہیں تو سردی کے موسم میں ٹھنڈ کوہرا اور کئی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اگر ہم اپنے یہاں کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہے یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے نا ہے نا
بالکل صحیح بجن ہمارے ملک میں مختلف قسم کے موسم دیکھنے کو ملتے ہیں گرمی سرمی جیسے گرمی اور سردی جیسے آپ نے بولا گرمی کا موسم کی بات کریں تو اس میں دھوپ بہت تیز ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے بائی جان بولا ہی اب اگر ہم سردی کی بات کریں سردی کا موسم کی بات کریں سردی میں ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اس موسم میں چائے قہوہ اور گرم کھانے کا اپنا ہی مزہ ہو ہوتا ہے پہاڑوں پر برف پڑتی ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہیں بائی جان زیادہ تر اگر ہم دیکھے دیکھتے ہیں کشمیر میں بہت زیادہ برف پڑتی ہیں اس کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے لیکن سردی میں بھی کچھ مشکلات ہوتی ہیں بہت زیادہ سردی کی وجہ سے زکام کھانسی اور بخر جیسی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں اس لیے گرم کپڑے پہننے اور صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے برسات کے موسم بھی بہت دلکش ہوتا ہے جب بادل گرجتے ہیں اور بارش کی بوندیں زمین پر گرتی ہیں تو ہر طرف ہریالی پھیل جاتی ہیں درخت پودے تازہ ہو جاتے ہیں اور ہوا صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ بارش ہو جائے تو سیلاب آ سکتا ہے سیلاب سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے سڑکیں پانی سے بر جاتی ہیں سفر مشکل ہو جاتا ہے ہم گھر سے نکل نہیں پاتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے لوگوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے قدرت کی ہر نعمت کا اعتدال ضروری ہے
جی سردی کے موسم میں جو ہے نا وہ جیسے میں بھی بولا وہ کوہرا ورا ٹھنڈ وھنڈ وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے اور برف بھی پڑتی ہے تو موسم کی تبدیلی جو ہے نا وہ کسانی اور فصلوں پر جو ہے وہ بہت گہرا اثر ڈال ہے تی ہے تو مختلف موسموں میں مختلف پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں موسم کی تبدیلی انسان جو ہے انسانی صحت کو بھی متاأثر کر تو اسی لیے ہر موسم کے مطابق غذا اور لباس وا اختیار کرنا چاہیئے بارش پانی کا اہم ذریعہ اور زمین کو زرخیز بناتی ہے تو آج کل کیا ہے کہ وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے نا جو ہے وہ کیا وہ کیا کہ موسٹ جب بارش ہونی چاہیے تھی تب بارش نہیں ہوتی جب دھوپ ہونی چاہیے تب دھوپ نہیں ہوتی جس کو ہم انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے تو یہ تبدیلیاں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو شدید گرمی غیر معمولی بارش اور سیلاب اور خوشک ساللی جو ہے نا یہ بہت ہی بڑا اس کا جو ہے ثبوت ہے جس کو ہم انگریزی میں گلوبل وارمنگ کہتے ہیں تو آلودگی اور درختوں کی کٹائی جو ہے موسمی تبدیلیوں کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے کہ ہے نا بھائی
صحیح کہا باتیں اس کا اس کی وجہ بھی انسان ہی ہے اگر انسان انسان نہیں یہ پلاسٹک جلاتا ہے انسان یا ڈیفارسٹیریشن کرتا ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ پولوشن ہوتی ہیں اب اگر ہم بھائی جان دیکھ کہ باہر کا موسم بہت سے لوگوں کا پسندیدہ موسم ہوتا ہے اس موسم میں پھول کھلتے ہیں درختوں پر نئے پتے آتے ہیں اور ہر طرف خوبصورت خوبصورت ہی خوبصورت نظرہ خوبصورت خوبصورتی نظر آتی ہے ہوا نہ زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈا کسانوں کے لیے بھی موسم بہت اہمیت رکھتی ہیں اگر وقت پر بارش ہو اور موسم مناسب ہو تو فصلیں اچھی ہوتی ہیں اگر موسم خراب ہو جائے تو فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں اور کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے طلبا طلبا کی زندگی میں بھی موسم کا بہت اثر ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی یا سردی میں پرا ہی پر پرڑائی پر توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے اچھے موسم انسان کو تازہ دم اور پرجوش رکھتا ہے ہے نا بھائی جان
جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ تو ہمیں کیا ہے کہ زیادہ درخت لگانا اور ماحول کو صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ ہم ہر ایک فرد کو کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا جو ہے خیال رکھے تو ہمیں ہر موسم کا جو ہے نا احترام کرنا چاہیے کیونکہ ہر موسم قدرت کے نظام کا حصہ ہے تو موسم کی تبدیلی ہمیں قدرت کی قدرت کی قدرت اور حکمت اور حکمت کا احساس دلاتی ہے تو موسم اور اس کی تبدیلیاں جو ہے قدرت کا خوبصورت نظام ہے اگر ہم ماحول کی حفاظت کریں اور آلودگی کو کم کریں تو آنے والی نسلیں بھی جو ہے صحت مند اور خوشگوار موسم سے جو ہے لطف اندوز ہو
بالکل صحیح کہا بھائی جان آج کل موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں کبھی گرمی حد سے زیادہ ہوتی ہے اور کبھی برسات اپنے وقت سے زیادہ یا کم ہوتی ہیں اس کی ایک بھاری وجہ ماحول کی آلودگی جیسے کہ آپ نے بجہ بتایا ہی اگر ہم درخت لگائیے پانی کی حفاظت کرے اور ماحول کو صاف رکھے تو ہم موسم می تبدیلییا کو کہ نقصانات کو کچھ حد تک کم کر سکتے ہیں ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کی حفاظت کریں موسم ہمارے لباس غذا صحت سفر تجارت اور کھیتی سب پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے ہمیں بھی ہر موسم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا چاہیے اور احتیاط تبدیل تدیر ا اختیار کرنا چاہیے ہر موسم اللہ تعالی کی اک نعمت ہے ہمیں کسی موسم کی شکایت کرنے کی کے بجائے اس کے فائدے حاصل کرنے چاہیے اور اس کی مشک مشکل اور اس کی مشکلات کی سمجھداری سے مقابلہ کرنا چاہیے
جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ تو موسم کی تبدیلی سے جب پرندوں اور جانوروں کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اور کچھ پرندے موسم کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں تو ہر موسم کے اپنے فائدے اور نقصانات ہوتے تو کسان موسم کے مطابق بیجو کو بیجو کی کاشت اور فصلوں کی کٹائی کرتے ہیں موسم کے ا اثر پانی کے زرخیز اور دریاؤں کی سطح پر بھی پیدا پ پڑتا ہے تو اچانک موسم کی تبدیلی سے صحت کے مسائل پیدے ہو سکتے ہیں تو ہمیں موسم کے مطابق اپنے روزمرہ کی زندگی اور سفر کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تو ہمیں کیا چاہیے کہ درخت موسم کو متوازن رکھ رکھ اور آلودگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے اگر ہم ایک درخت کاٹیں گے تو ہمیں چاہیے کہ دس درخت ہاں اس کے بجائے جو ہے دس درخت لگانی چاہیے تو اگر ہم قدرت کی حفاظت کریں گے تو موسم بھی بہتر رہے گا ہے نا بھائی
بالکل صحیح کہا بھائی جان آخر میں میں یہی کہوں گا کہ موسم ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہیں اگر موسم متوضہ ہو تو زندگی پر سکون رہتی ہیں اس لیے ہمیں قدرت کی قدر کرنی چاہیے اور ماحول کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے
جی جی صحیح فرما رہے تو ہمیں پانی اور بجلی کا ضائع روکنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ شجر کاری کرنی چاہیے موسم کی تبدیلیاں ہمیں قدرت کی قدر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا سکھات دیا تو بھائی مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے کال آ رہا ہے میں آپ کے ساتھ بعد میں بات کروں گا اللہ حافظ
چلو بھ جان اللہ حافظ